ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خ بھی آتے ہ
اور اپنا بتائیں آپ بھی خ
الحمد للہ خلہ کا فکرہ اورد کر
جی جی ہاں خیریت سے ہیں اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین بھی خیرکت سے ہیں
ماشاء اللہ اللہ تعالی خیریت سے رکھیں بس یہی دعا ہے
اور جناب کھانے سے فارغ ہو گئے ماشاء اللہ موسم تو الحمد للہ ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن جب بارش ے بارش نہیں آ رہی بارش کا انتظار ہے
بارش نہیں آ رہی ہے اچا
جی بارش نہیں آ رہی بارش سے بہت زیادہ دقت آ رہی ہے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے سب بارش کے انتظار میں کسان لوگوں کو بہت زیادہ انتظار ہے بارش کا
اللہ حفاظت فرمائے
اوروزانا آپ کھانا وغیرہ کھا لیا
نہیں جناب کھانا وغیرہ تو نہیں آیا ہے
اچھا اچھا
کھائیں گے ان شاء اللہ ہر ایک چیز کا معمول ہے ہر ایک چیز کو اپنے وقت پہ کیا جاتا ہے ابھی وقت ہوا نہیں ہے وہ کیا ہے کہ پھر ہاں غسل فرمانے کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بارہ بجے کھاتے ہیں
بیسخ بیسب سی س گ صحی بات ہے دیکھیے کھانے کا بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جناب اگر ہم ٹائم پر وقت پر کھائائے تو الحمد للہ وہ صحیح رہتا ہے بہتر رہتا ہے اور اگر ٹائم کے انسار نہیں کہائے یہ کھانا اگر دو تین بجے بھی کھاتے ہیں تو دیکھیے وہ غط ہے لوگ باگ کیا جتنا ہو سکے ٹائم پر کھانا کھا لے صبح ناشتہ وغیرہ کر کے نکلے آفس یا کہیں پر بھی کام کرنے جائے تو اتنا ہفتہ کرنا ضروری ہے صبح کا جناب
جی جی جی صحیح بات بالکل صحیح بات ہاں جی آپ کھانا کھا رہیے ج نب
جی جناب ہم نے کھانا نہیں کھایا ہم نے جو ہے ناشتہ وغیرہ کیا ہے ماشاء اللہ ناشتہ کر کے تھوڑا ادھر ٹہلنے کے لیے آ گیا ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی بس تھوڑا انتظار ہے بارش کا
ہ دعا کیجیے جناب بارش سے ہاں صحیح بات ہے کیا ہے کہ دیکھیے جناب کہ بارش کا موسم ہو اور بارش نہیں ہو تو یہ بھی اللہ کے ایک عذاب سے کم نہیں ہے جناب
بےزاک بزاک صحیح فرمایا
ہماری کوئی گناہ ایسی ہے کہ جو اللہ تعالی جس کی نحرت سے رحمت کی بارشیں نہیں برسا رہے ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے کہ کون سی گناہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیے
نہیں
اور جو رحمت کی بارہ آنا بارش بڑسائی ہے دعا کرنی چاہیے اور بارہ انا رحمت کی بارش مانگنی چاہیے نہیں تو بارش اس قدر اگر ہونے لگے تو باڑھ کا خطرہ رہتا ہے اسی لیے اللہ تعالی سے بارہانہ رحمت کی بارش مانگنی چاہیے
ب سب صحیح فرمایا جناب آپ نے بارش تو ہونا چاہیے نا بارش سے ہی سب چیز ہے ہر پیداوار ہر فصل ہر چیز کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہے سب بارش کی وجہ سے اگر بارش ہوگی تو الحمد للہ اللہ سب کی پیداوار ہوگی اور پیداوار نہیں ہوگی کچھ جیسے کہ کئی بار پانی نہیں بارش نہیں آتا ہے تو اقال پڑ جاتا ہے کئی جگہ دیکھا ہے اقال پڑھنے کی وجہ سے لوگ باگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور جو ہے بار اکال پڑنے سے کسان لوگ جو ہے فصل برباد ہو جاتی ہے کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو کسانوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی ہے تب کسان ٹینشن میں رہتا ہے اور کئی بار آتم ہتیا بھی کر لیتے ہیں کسان لوگ
بالکل جی جی بالکل درست فرمائے یہی ایک مطلب کہ دیکھیے کہ اس میں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے نا کسان کو کہ اگر وقت پہ بارش اگر نہیں ہوگی تو کھیتی نہیں ہوگی جب کھیتی نہیں ہوگی تو اس کے فصل میں جو جتنے مطلب کہ خرچے ہوتے ہیں مطلب کہ تیار کرنے میں کٹائی میں بیج بونے میں سارا خرچ جو ہے اس کا دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے نا تو زیادہ نقصان کسان کو اٹھانا پڑتا ہے اسی لیے مطلب کہ اس کو ایسی نوبت آ جاتی ہے کیونکہ وہ کسان بھائی ہوتے ہیں کہ وہ قرضے وغیرہ لے کے وہ بیج لاتے ہیں گلے کا بیج لاتے ہیں قرضے وغیرہ اور پھر اگر کھیتی اگر صحیح سے نہیں ہو وقت پہ بارش اگر نہیں ہو تو پھر کیا ہے کہ قرضے والے پھر پریشان کرتے ہیں تو پھر مجبورا وہ کیا کرتے ہیں کہ ا آتما ہتیا کر لیتے ہیں
بے شک بے شک صحیح فرما ج ن آپ صحیح بتا جی بھی کسان لوگ بھی دیکھے بے سک ب سارے دیکھا کسان لوگ بھی لون لیتے ہیں قرضہ لیتے ہیں لون قسط وغیرہ بھرتے ہیں تو دیکھیے ٹینشن رہ ت اگر ان کی فصل برباد ہو جاتی تو ان کو بھی ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے کہ قرضہ الگ گھر کا خرچہ الگ آپ جانتے ہو اگر آج کی جنریشن کی بات کی جائے تو دیکھیے مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگ بگ بہت زیادہ پریشان ہے اپنا گھر کا خرچہ چلانا بہت
بالکل بالکل بالکل بالکل سر صحیح بات جناب بالکل درست فرما یہی تو ہے کہ مطلب کہ ہم ہمیں اور آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جناب کہ اللہ نے جو مطلب کہ یہ دے رکھا ہے تو اللہ تعالا ہر ایک موسم کو اپنے حساب سے جب نکالنا ہے تو ہمیں بھی تو اللہ تعالا کا خیال رکھنی چاہیے اللہ تعالا کی رسی کو مضبوطی سے تھام میں رکھنا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں جناب اللہ کو بھول جاتے ہیں اب دیکھیے کہ بارش اگر نہیں ہو رہی ہے تو سب اللہ کو یاد کر رہے کہ اللہ تعالا کسی طرح برسا دیں ہے کہ سب پریشان ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ بارش اگر ہونے لگی ہماری خواہش اگر پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم تو کیا کرتے ہیں جو ا کو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں ہے کہ نہیں پھر اپنے کام میں مست و مگن ہو جاتے ہیں جی
یہی بات ہے دیکھیے اللہ تعالا کو دیکھیے یاد بھی کرنا چاہیے نماز اگر تم پڑے ہوئے اور دیکھیے مصیبت کے ٹائم پہ اگر اللہ کا تم یاد کر رہے ہو اللہ تعالی پھر بھی سنتا ہے لیکن پھر جو ہے ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مسجد سے جڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے تب جا کے دیکھیے یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں ہمارے اگر دیکھیے اللہ تعالا مان لو کہ ہم م اللہ سے دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں کچھ بھی اللہ تعالا میں عطا فرما دیتے ہیں تو دیکھیے ہمیں ا نماز سے بھی جڑا ہونا چاہیے تو اللہ تعالا خوش ہوتے ہیں تو پریشانیاں جو ہے ہماری سب پریشانیاں دور ہوتی ہے
بالکل بالکل سحی بات ہے جی بالکل درست فرمائے آ پ یہی سب ہوتا ہے کہ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں یہی سب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالا نے ہمیں اگر اچھی اچھییمتوں سے نواز ہے تو ہم اللہ تعالا کے شکر گزار بننے کی بجائے ہم کیا کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو دکھلانے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال اتناتا فرمایا ہم پلوٹ کے پلوٹ خرید رہے ہیں اللہ نے ہمیں مال اتنا اطا فرمایا ہمیں اتنی دولت اط فرمائی ہم گاڑی لے کے دکھا ت ہیں ہے کہ نہیں جی لیکن یہ لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر لیں
نہیں سب صحیح بات ہے یہ بات مل تو دیکھیھی ہے ہاں اللہ کو مصیبت کے ٹائم پہ پریشن کے ٹائم پہ تم یاد کرتے ہو اللہ تعالا پھر بھی تمہاری سنتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے تم جو ہے دن سے نہیں جڑتے نماز اجان وغیرہ ہوتی ہے تو آپ نماز میں فارغ نہیں ہوتے تو دیکھیے غلط ہے یہ پھر دیکھے اللہ تعالا اس لیے جو پریشانیاں وغیرہ آتی ہے تمام پریشانی ہاری ایک بیماری دکھ تکلیف اور قرضہ وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ چک نہیں پاتا بزنس نہیں چلتا تو یہ کارن یہی ہے کہ تم جن سے نہیں جڑتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے اسے تمہارے اوپر یہ پریشانیاں مقرر ہو جاتی ہے
بالکل بالکل صحیح باتچی بالکل بالکل درست فرمایا آپ کہ مطلب کہ یہ ہے کہ آدمی ذرہ برابر یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں جو دول اور شہرت ملی ہے اللہ تعالا کی طرف سے اور ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے تاکہ اللہ تعالا بھی مطلب کہ شکر گزار جو بندہ بنتا ہے اس کو اللہ تعالا اور آ فرماتے ہیں تو یہی ناشکری کی علامت کبھی کبھی براؤ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جناب کہ اللہ تعالی پھر وہ مار مار کو چن لیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی بہانے سے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے آپ کو کسی ایسی بیماری میں اللہ تعالی مبتلا کر دے گا کہ آپ مطلب کہ پیسے ڈاکٹر کو دیتے دیتے پریشان ہو جائیے گا تو یہ ساری چیز ہے جی اللہ تعالی کے ہر ایک کام میں مشرت ہے جناب اسی لیے ہمیں جو اللہ تعالی کو یاد رکھنی چاہیے اور اللہ تعالی کا شکر گزار بننا چے تاہائیے
بے شک سید فرمائےیا جناب اللہ تعالی کا ہر چیز میں شکر گزار کرنا چاہیے الحمد للہ یہ بات ہم نے صحیح فرمایا دیکھیے اگر آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو الحمد للہ اللہ خوش ہو اور تمام ہمارے جو رشتے دار ہے پڑوسی ہے سب خوش ہوتا ہیں وہ ہم کو دیکھ کر دیکھیے کئی بار ہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یا ان کے پاس مطلب اتنا کم پیسہ اتنی کم ان کی آمدنی ہے پھر بھی یہ خوش کتنے رہتا ہے اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں ماشاء اللہ تو دیکھیے دوسرے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھیے کچھ ان کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سیکھ جاتے ہیں وہ س وت چلو اپن بھی نماز پڑتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری بھی تمام جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے تو دیکھیے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسٹارٹ کر دیتا ہے نماز سے جڑ جاتا ہے دن سے جڑ جاتا ہے تو پھر اسے پتتا لگ جاتا ہے کہ واسطو میں نماز بہت ضروری ہے اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں نماز میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے ان شاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگاپ نے بہت اچھی بات بتلائی ان شاء اللہ پھر بات ہوگئی خدا حافظ خدا حافظ
صفچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
رمسرؤ